وعلیکم سلام ٹھیک ہو
ہوں
ہاں کیا کر رہے ہو ہو
بس میں یہاں نکلنے والوں تو بعد جا رہا ہوں مری کوئی سبزی وبزی لانی ہے تو سبزی لانی ہے تو میں نے سوچا کہ آپ سبزی لائیں گے پھر ہمکان پکایا شروع کریں گے پکانے کی تو آپ دیکھیں گے دکان دکان میںہ کیا دکان پہ کیا سبزی ہوگی تو وہی لائیں گی
چلو ٹھیک ہے ہاں تو اب تو چھ بجے ہے نا بس نکلنا یہاں کرنا تھوڑا سا گھومنا یہاں
ہوں
مزا ہے ایگا چھ بجے سے اب ایک بجے زیادہ گرمی ہے نا چھ بجےک نکلنا پھر یہاں سے گھومنا تھوڑا بس مزہ آئے گا
ہاں جی شام
ہاں ہم ب تو بہ اگار ص بہ سج ص بہ اگار انساں انسان صبح جلدی اٹھیں گے نا
ہوں ہوں
تو کریں گے ورزش ورزش کریں گے
ہوں
ہاں تو تندرستی حضار نعمت ہے صبح صبح ہوا صبح صبح اچھا ہوا لگتا ہے اچھا ہوا ہے ہاں گھومنے گھومنے بھی یہاں تھوڑا تھوڑا کریں گے ایک یہاں چکر وکر لگائیں گے یہاں باگوا گو میں
ہوں ہ
لگتا صبح تو اچھا موسم ہوتا ہے بس ایک دو بجے ہوتا جودہ گھر میں ہوتا ہے ہ ہوں
آپ کو ہے نا وہاں آپ کی جو آپ کا شر جو ہے چنڈی گگرڑ میں وہاں تو یہ ڈال جل پہ ہے اگر سوے سو وہاں آپ جاؤگے تھڑا مطلب یہ ڈالچین میں تھوڑا ورزش کرو گی
ہاں
چلتے چلتے تو آپ کو وہ خون بھی دوہورا ہو جائے گا صحت کے لیے وہ اچھا ہے سیر سویرے سہیر سہاریے پانی پینا اور چ پوورا ہوائی صف ہوا وہی پینا ہےب جائے گا
ہاں ہاں ہاں وہ یہ ہے نا
ہاں
صبح ایک انڈا کھانا چائے نی چائے جب آئیں گے نا وہاں یہ ورزش پرورزش کر کے تو پھر کان چ پینئن گ چائے وائے تھوڑا کر گ کہ گھر کام وہ ادھر ادھر جاڑو واڑو مارے گیا پھر بیٹھے گیا پانچ دس منٹ پھر کریں گے پھر کھیت ویتو کے ساتھ او بد یہاں تھوڑا تھوڑا کریں گے پھر نکلیں گے صبح بارہ ب بارہ بجے ایک بجے زیادہ گرمی ہوتا ہے اس ٹائم کچھ نہیں کر سکتے بعد میں جب شام کے ٹائم ہوگا تو بنانا کھانا وانا بنانا پھر چھ بجے جب نکلیں گے پھر تو پھر یہاں تھوڑا کرے لگائیں گے چکر وکر باگو میں یہاں سڑک وڑک پر تو تھوڑا ٹھنڈی ہوتا ہے چھ بجے
ہاں سی
ہوں
بالکل صحیح ہے
ہاں
کیونکہ اگر سواری انسان اپنے صحت کا خیال رکھیں گے
ہاں تو صحت کے لیے ہے نا چیکر تو صحت کے لیے ضروری ہے اگر ایک ہی جہ بیٹھیں گے تو خون ہو جاتا ہے نا خراب یہاں جسم ہے ایک ہی جہ بیٹھتے ہیں نا خون یہ مت کرتا ہے دوورا جس میں تو یہ ہاں یہی بارزش ضروری ہے کرنا یہاں چلنا یہاں چلنا ادھر چلنا ادھر چلنا تو تھوڑا کریں گے خون دوورا جس میں ہاں
کیسے ہی کیسے ہی بالکل صحیح ہے کیونکہ آپ ا انسان جسم کا صحت کا خیال رکھیں گے تبھی انسان
ہ ہاں د کا د یہ دوائی وائی کو ضرورت نہیں پڑتا ہے
ہوں ہ بالکل
جب صحت کا یہ ایسے ہی خیال رکھیں گے یہاں تھوڑا چکر لگائیں گے ادھر چاکر ادھر چا کرر تو دوائیوں کا دوائیوں کا یہ ضرورت نہیں پڑتا ہے ہوں
کھانا پ جو سبزی ہوگی یا کچھ کھانا ہے وہ اچھی کھانا وہ بھی صحیح ہے
ہاں گوشت کھانا گوشت تو گوش کم کھانا گوش خان زیادہ سبزی ہی کھانا گوشت کم کھانا اس میں زیادہ ہے نا ہ موٹا پن ہے نا زیادہ چربی ہے نا زیادہ گوشت میں ہاں ایک ہفتے میں ایک بار یا دو بار مرغا یا گوشت کھانا وہتوں سے کے لیے ٹھیک ہے
نا صحی اس میں جو جو چلنا تھا ن اسے وہ اچھا ہے
ہاں ہاں جو چلتا ہے نا وہ صحت کے لیے اچھا ہے ہاں
تو اب کیا زیادہ سبزی کھاتی ہوں
ہاں میں سارا کھاتی ہوں میں سارا سبزی کھاتی ہوں
سبزی میں سے زیادہ اچھا کیا ہے
سبزی میں مجھے اچھا سبزی میں زیادہ اچھا لگتا ہے ساگ ٹماٹر ہری مرچ جی یہ مجھے اچھا لگتا ہے شالجام مولی یہ اچھا لگتا ہے سبزیوں میں وہ ہے یہ نا فرش بین واراج بھی نہیں مجھے اچھا پسند نہیں ہے
ہوں
میں نہیں کھاتی ہوں وہ فراجمین وراجمین
ہوں اچھا آپ یہ روٹی کو یہ بازار سے لاتی ہو یا گھر میں ہی بناتی ہو
نہیں آج کہاں بنائیں گے گھر میں روٹی آج تو گرمی ہی ہے کہاں بنائیں گے آج میں لاتی ہوں بازار سے ہی روٹی
اچھا اچھا
آج کون بنائیں گے گرمی گرمی ہے یہاں کون بیٹھیں گے گیس کے سامنے یا ہیٹر کے سامنے
ہوں ہ
ہوں آج جب سردی اٹھیں گے نا تب بنائیں گے ہم گھر میں ہی روٹی ووٹی
اچھا صبح صبح سزے روٹی لاتے ہو
ہاں صبح سویری ل آاتتے ہو رہی شام کے ٹائم ہی لا جاؤ تو صبح کے سویرے بھی تو لا جاؤ
اب صبح سویر ہی آپ دونوں ٹائم کے لیے روٹی لانی ہے کیونکہ پھر شام کے ٹائم ہے نا گرمی ہوتی ہے تین چار بجے کرنی نہیں جانا ہے سویر ہی آپ دو ٹائم کے لیے روٹی لاؤ
ہاں
اور وہیں سے بھی پھر چکر لگاؤ اور روڈ بھی لاؤ وہ تو ٹھیک رہے گا
ہاں ہاں وہ بہت ہیٹیھ ہے
ہے نا
ہوں وہ بت ٹھیک ہے ایک ہی بت کرنا ہے ہ تو بس بیٹھنا ہے
اچ بھی وہ بھی کشمیری روٹی کھاتی ہے یار وہ بسکٹ بھی کھاتی ہیں وہ
کون جو یہ مزدور ہے نہیں نہیں وہ بسکٹ کھاتے ہے وہ نہیں کھاتے وہ بولتے ہم یہاں کشمیر کی روٹی نہیں کھاتے ہیں یہ روٹی نہیں کھ ہیں ہم کھتے ہیں بسکٹ اور لپٹن چائے ہم اس کو دیتے ہیں لپٹ اور بسکٹ ہ ہوں
بہت اچھا ہے
یہ دونوں ٹائم پیتے نا ل ٹائنچا بس شکر اللہ کا ہاں شکر اللہ کا اچھا
توٹ یہ امی جان ٹھیک ہے یہ ابھی جان ٹھیک
ہاں ہاں بھائی جان بیٹ جی وہ گھر میں بیٹھتے ہیں نا کھیت کا کام کرتے ہیں پاپا اب آپ کرتے ہیں نا کھیت کا کام ممی گھر میں بیٹھتے امی گھر میں بیٹھتے ہیں
اچھا
وہ اندر ہی بیٹھتے ہیں ایک یہ بابا کرتے ہیں کام کھیت کا کام پیاز اگواتے ہیں ا ہری مرچ اگواتے ہیں ٹماٹر اگاتے ہیں بیینگن اور وہ کیا اسفر ہے نا وہ دوسرا سبزی اسفرا کہتے ہو وہ اس کو وہی اگا ت ہے اور لہسن اگاتے ہیں پاپا پھر وہ آوا جان
ہاں لسن ہمیں بھی ہم کو بھی وہ لسن لانے ہیں پر پت نہیں آ ایک کلو کتنے میں ہوگا تو ہمیں بھی لانا ہے وہ
ایک کلو ہے اورج تو ایک کلو ہے سو روپے
ہوں ہوں
ہاں ہاں سو روپئے ہے ایک کلو
کہ یہ سبزی میں زیادہ ہونا چاہیے اور
ہاں مجھے وہ پسند ہے نا وہ پسند ہے پاس لہسن تو نا ہاں لہسن تو اس کو مزہ آتا ہے نا
ہ صحت کے لی اچھا ہے یہ تو ہر بہت ساری بیماریوں کو لگتا
ہاں لہسن تو بہت اچھا ہے ن
یکھے ب شکر اللہ کا سب ٹھیک ہے یہی چل رہا ہے آپ بھی
ہاں ہاں ہاں
دیکھ رہا ہوں سبزی لاؤں گا آپ سبزی لانے کے لیے جاؤں گا
چلو ٹھیک ہے چلو ٹھیک ہے
جا رہا ہوں راشنی ہ اب لائیں گے دکان سے دیک دیں گے اچھی کوئی سبزی ہوگی تو وہ لائیں گے اچھا اچھا ابھی تو ٹائم ابھی دیک تھنگنگ ابھی تو شام تک وہ بھی ٹائم ہے
ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں شام گیارہ بجے تو بہت بنا سکتے ہو ہوں
شام کے ٹائم
تو شام کے ٹائم مزہ آتا ہے نہیں مزہ آتا ہے بنانے کی گرمی مت ہوتا ہے یہاں اس ٹائم آتا ہے مزہ سبزی وبزی کھانا وانا بنانے میں
ہاں
ہاں جن کو لگتے ہیں نا گرمی جن کو لگتے ہیں گرمی ہاںاں چلو ٹھیک ہے چلو ٹھیک ہے
اچھا یہ بڑی بیٹی ٹھیک ہے چھوٹی بیٹی
ہاں ہ شکر اللہ کا شکر اللہ کا چلو شکر اللہ کاال
تا ہے سب ہونی چاہیے ان بھی تو ٹک کرانی کی وجہ سے ہاں جی ہو جاتے ہے مشکل جاتے ہیں آج لوگ
ہاں ہوں ہوں
ابھی تھوڑ دیکھیں گے آپ تو دھوپ میں تو کوئی کمی نہیں ہے بارش کا کوئی امکان ہی نہیں
امکان ہے نہیں کل بولا پرسوں بھی بولا ہاں ہوگا بعش پرسوں بھی بولا کل بھی بولا نہیں ہے بارش
ہوں
نہیں نہیں ر
ہاں یہ تو ٹیشن گوئی کرتے ہیں یہاں
نہیں نہیں ہوگا باہر بارش نہیں ہوگا
ہاں یہ تو ہے آج
ہاں نہیں ہوگا بارش چلو ٹھیک ہے
نہیں ابھی تو ٹائم ہے یہ اپ دیکیں گے بارش کا وجہ ہے کیا ہے ابھی تو
ہاں
شاید اگر آج پیشن کو تو ہےو ہی لیکن یہ آج شام کے ٹائم شام کے ٹائم تھوڑا ہوتا ہے نا شام کے دیکھیں گے کل تو کسی شہڈ میں بھی تو بارش پڑ گئی ہے تو مگر یہاں نہیں
نہیں نہیں کئی کئی دنوں کہئی کئی جگہ کئیئی جگہ پڑ گئی بس مگر یہاں نہیں پڑا یہ تو علاقے پر علاقے رہتے نا بارش پھر جہاں نہیں ہوگا پھر بارسوں کل بولا ب صاح نے چلو چلو اللہ حافظ اللہ حافظ